ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں ا ٹھیک ہ گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں جی ماں بابا ٹھیک
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کیسے ہو
ہاں میں بھی ٹھیک
کیا ہاں چائے پی آپ نے پی
ہاں جی ج ہم نے بھی پی
نہیںو
نہیں آج نہیں گیا تھا سکول ایسے ہی گھر پہ ہی تھا ہاں جی بس بیٹھا ہوں ایسے ہی
ہوں
اور آپ کیا کرتے ہاں ٹوشن ووشن جاتے ہیں
اچھا اور بتاؤ
اور کیا بتاؤ آپ کا کام کیسا چل رہا ہے
میرا کام ٹھیک ہی چل رہا ہے کر رہی ہوں ٹرائی ر کوئی پیکج کنفر
اچھا ابھی نہیں اور کرو کرو ٹرائی ٹرائی ٹائم تو لگتا ہے اس میں
ای اس پیکج دینے پڑتے نا تھری نائٹ فور ڈیز فور نائٹ فائیو ڈ یز فائیو نائٹ سکس ڈیز کی جیسے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہو اگر آپ کوبھی کسی کو وہاں سے فرینڈ میں کسی کو جانا ہوگا تو میرے کو کو بولنا
ہاں جی بہت مہنگا ہوتا ہے نا پیکیج بھی کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا مانتا
نہیں اس میں بہت سستے پیکیج میں فی الحال دے رہی ہیں کیونکہ ابھی اسٹاٹی ہے نا لیکن ابھی وہ کیا کریں فیک ڈیڈس بھی آتی ہیں آدی آدی ٹھیک آتی ہے آتی نہیں آتی ہے اوروں کو انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے پھر
ہاں جی وہ بات بھی صحی ہے
ہوں اور کیا
اور اپ گھومنے وومنے نہیں جاتے ہو
نہیں ابھی فی الحال میں لوگوں کو ہی گھما رہی ہوں خود نہیں گئی کہئی
کیوں گھومنا تھا گرمی بھی بہت ہے
ہاں ہے لیکن ابھی فی الحال ٹائم مت ہے ہی اب جب انسان ورکنگ میں ہوتا ہے تو کیا ہی کرے
ہاں جی دن بھر اس میں تو یہی ہے ٹور میں پریشان دن بھر رہنا ہوتا ہے
ہوں ہاں اور اس کے ساتھ پورے دن رہنا پڑتا ہے ایسے ہی
رات بھی ادھر سے جاتی ہے دن بھی
اب پھر کسٹمر ہوتا ہے نا کنفر ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں نا ایک دن گھومنے ان کا فیڈ بیک ویڈ بیک اسی دن اچھے سے لیے تھے
اچھا جی آپ کو کتنا کتنا ہوتا ہے یہ پیکیج
آدوں کا ٹوینٹی تھازینڈ میں بھی ہو جاتا ہے آدو کا تھرٹی تھاؤزینڈ میں بھی ہو جاتا ہے
اچھا جی آپ کا ٹور کا نام کیا ہے
ادمام ٹوور اینڈ ٹروولس
اچھا جی یہ کہاں پر ہے
یہ حیدر پورہ میں ہے
اچھا جی ہیدرا پوروے میں کہاں پر
الل مین ہے نا ہسپٹل ادری پہ
اچھا
ہاں
اچھا اچھا اچھا
اور بتاؤ
اور بتاؤ آپ ہی
آپ بتاؤ کچھ کیا کر رہے ہو آپ
میں بس بیٹھا ہوں اب کر رہا ہوں تیاری کھانا کھانے کی
اتنی جلدی
ہاں جی ٹائم بھی آ ایک بھی بج رہے اس وقت
گرمی بہت ہے ہے نا
ہاں
گرمی بہت ہے
ہنگار بھی بہت ہے کہ نہانے جاؤں گا ابھی نہانے جاؤں گا ابھی
اچھا آپ کہاں جانا ہے نہ ہونے گھر پن ہوؤگے کہی باہر سےی اچھا اور بس
ہاں جی اور کچھ پلان ولین ہے گھومنے کا
ہاں
کچھ پل ولین ہے گھومنے کا
نہیں فی الحال نہیں ہے
کیوں کرنا تھا پلان گھومنے کے لیے
ابھی مت اترے ہم کزن وزنس بھی ہوں گے تو مزہ آتا
اچھا اچھا کزن وزن بھی اوکے اور بتاؤ قوم کیسا چل رہا ہے اس کو
کام اچھا چل رہا ہے
اچھا جی ہمیں بی ا کرنا تھا ٹور اینڈ ٹریول کے کچھ بارے میں جاننا تھا ہمیں بھی
اچھا کیا جاننا ہے
یہی ہمیں بھی یہی کرنا تھا
اچھا کا اچھا اور جو میں سکھاؤں گی
فیس ویس بھی ہوگا نا سیکھنے کی کے لیے
ہاں آ جاؤ دے دو
ہاں جی فی بھی کتنا ل تو آپ
یہ آپ تک ہے آپ کتنا کتنے ٹائم تک سیکھو گے
کتنے ٹائم تک ہوتا ہے کورس بھی ہوتا ہے نا اس کے لیے
جو رومن ٹیکنالوجی وہاں پہ سکھاتے ہیں یہ وہاں فری آف کوسٹ سکھاتے ہیں ٹریول کے بارے میں
اچھا جی فری آف کوسٹ ہو
ہاں
تو بہت اچھی بات ہے
ہاں آب جاؤ وہاں پہ ہاں
ہاںٹھیک وہ کدھر پر ہے
وہ راج باغ میں ہے
اچھا جی تو پھر ٹھیک ہے جاتا ہوں میں کل کرگوں میں آج بابا کے ساتھ بات
ہاں ٹھیک ہے ویسے آپ پڑھتے ہو نا شاید سے کمپیوٹر کا آپ نے کچھ کیا تھا
ہاں کرتا ہوں کمپیوٹر میں ش کاا ایکسل وسل ہو تو
اچھا اس میں وڑ ایککس ایل پاور
ہاں جی ہاں جی ہاں جی جاؤں گا پھر کو پہلے بنا کے رکھوں گا
ہاں وہ تو اچھی بات ہے لیکن پہلے وورڈ بورڈ سیکھ کو اچھے سے پھر جا کے وہ اچھے سے سیکھ پاؤ گے ایزی ہوگا ہوں
ایک رہا تھا میں کچھ جاب کروں گا تو گھر پہ بھی بور ہو د تو
ہاں ہاں ویسے آپ کا ہے نا ٹویلتھ سب
ٹویلتھ میں الیونتھ ہے تو پھر اس کے بعد ٹویلتھ
اچھا پہلے آپ الیونتھ السلام علیکم محترم
ہاں جی
ہوں سیکھواھ اس منی کیری مت سیکھو لیکن پڑھائی کے ساتھ بھی ٹچ میں رہو
ہاں پڑھائی کے ساتھ بھی تو ضروری رہنا ہے ٹچ میں
ہوں
جب ٹائچھو گا تھا تبھی تو پاس نکلے گی ورنہ کہاں نکلیں گی
ہو کیا
ہاں جی آپ نے کب کس کلاس تک پڑھا ہے ہاں ج گریجویشن کہاں پر کی ہے آپ نے
امر سنگھ ہے نا وہیں پہ
اچھاجی کتنے سال میں کی تین سال میں ہوتی ہے گریجویشن تو آپ نے کتنے سال میں کی گریجویشن آپ نے کتنی کتنے سال میں کی گریجویشن
اور بتاؤ آپ آج کل آتے ہی نہیں ہو یہاں پہ
آؤں گا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے یہاں سے ایگزامس بھی ہے پڑھنا بھی ہے
اچھا نانی یہاں نہیں گئے فر
نہیں نہیں نہیں ہال گیا تھا پرسوں تو چار پانچ دن تو
اچھا
ہاں جی پھر کیفر کی وہاں پر کھیڑی باڑی کی وہاں پ
اچھا مزہ آیا ہوگا
ہاں بہت مزا آیا
اب جانا تھا پھر سے اب جو چھ ٹی آپ مونڈے تک
ہاں جی آپ کہاں جائیں پڑھنا بھی ہے یہاں سے ٹیوشن بھی جانا ہوتا ہے تو
نہیں آپ کی ماما ہمیں پرسوں کہہ رہی تھی کہ اس کو چھٹی ہے منڈے تک تو
ہاں جی وہ مما جائے گی کال تو
ہاں ہم بھی جائیں گے ایک دو دن کے لیے میں لوں گی یہ ل
ہاں جی ہاں جی ادھر پر کام وام کرو تو
ہاں اور کیا
پیکیج کرو ڈن ڈن تو ایک ایک ہاں جی ا کووس سےا بور نزدیک ہے نا
ہاں ہاں ہاں ہاں
وہ کچھ رش وش ہوتا ہے کہ نہیں
ہاں رش بہت ہے ٹورسٹس کا اب آئیں گی نا یاترا بھی امر ناتھ کے لیے تو وہ بھی آ رہی ہیں اگست ٹوینٹی سیون تک ہے ہ ہاں ہاں
ہاں جی
نہیں فلو واپس آیا کام کا
ہاں جی
ان کو ٹرسٹ لانے میں تھوڑا بہت ایشو آتا ہے تو بس اور کچھ نہیں ان کو ٹرسٹ دینا ہوتا ہے جب سے وہ پہلگام کا انسیڈینٹ ہو گیا اس سے اسی لیے تو ان کو ٹرسٹ دلوانا پڑھتا ہے کہ نہیں
ہاں یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو بہت بڑا پلانٹر ہوا وہاں پر
ہاں اور کیا
ا ب تو سچ ہے
ہوں
اب ہو جائے گا ان کو ٹرسٹ جب آئیں گے روز روز کشمیر تو
ہاں
ہو جائے گا ٹرسٹ سب کو
اور سبزی کیا بنائی ہے آج
سبزی چنا تھا
چنا سر چنے کی دال
ہاں چئی کتاب
اچھا
ہ جی آپ نے کیا پتا ہے
ہمیں چکن ہے اور میٹ ہے
اچھا اچھا
ہ جیجو آئے تھے نا ہمارے ہ چکن ہے میٹ ہے م فٹ بالس بنائی ہیں
اچھا جی جیو کب آئے تھے اچھا جی اوکے جیو کہاں پر ہے تو
وہ پلوامہ میں رہتے ہیں
اچھااموں میں آپ کا نیا کدھر پر
وہ بھی پلوامہ میں ہی ہے
دونوں ہی پلواما میں
ہوں
ہاں جی آپ کی بہن کا نام کیا ہے
رانی
اچھا جی رانی ن نے
ہاںانی نام
کہ گھر پر بولتے ہو اس کو رانی
نہیں ہم اس کو لتے بھی بولتے ہیں اس کا نام
کہ ج اس کی بیٹی بیٹی ہے کوئی
ہاں ا
کتنے سال کیے
گیارہ دس ہزار سال کی ہو جائے گی
چ گیارہ سال تو پھر تو وہ بہت بڑی ہے
یارہ سال کی
چلو میں کرتی ہوں آپ کو بعد مجھے ک
اوکے اوکے